وعلیکم السلام السلام علیکم
جی وعلیکم السلام اور خیریت سے ہیں اپ
الحمد للہ ٹھیک ہے ایے اسے
جی الحمد للہ اللہ کی دعان ہے
اچھا -چائے ہاں چائے پے اپ نے
جی چائے وائے تو ہو گئی آپ نے پیا
جی میم اچھا جی میرا ایک موضوع تھا کیا آپ اس بارے میں بات کرنا چاہیں گے
کیا آپ بتائیے
موبائل فون کی صحیح طریقے اور غلط طریقے کے بارے میں
ٹھیک ہے آپ اپنا ہی بتائیے گا میں اپنا ہی بتاؤں گی میرے کھانے کے بارے میں بات میرے کھانے جس میں کا اس میں تھوڑی سی بات ہو جائے میرا کھانے کا ٹاپک تھا
اوکے آل رائٹ میم کوئی بات نہیں اچھا جی میم مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ مطلب جو یہ موبائل فون ہے اس کے دو ویز ہے جیسے کہ کہ جو سکہ ہوتا ہے نا اس کے دو سائڈس ہوتے ہیں ہیڈ اور
جی چل ہاں دو نوک
اس کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں فون یوز کرنے میں ایک ہوتا ہے غلط طریقہ اور دوسرا ہوتا ہے اچھا طریقہ پہلے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اچھا طریقہ- مطلب دوسرے دوسری بار میں بتاؤں گا غلط طریقہ کیسے ہم استعمال کر رہے ہیں آج کل موبائل فون پہلی بات موبائل فون ہمارے لیے کس لیے آیا ہم کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ سو
صی جی
تو موبائل فون ایک اچھا مطلب ڈیوائس ہے مطلب
جو موبائل فون اگر اگر آپ کسی نے موبائل فون کو اچھے کاموں میں یوز کر لیا اس کے لیے تو بہت اچھا ہے اور کسی نے غلط طریقے سے اس کو یوز کر لیا تو اس کے لیے تو سب بیکار ہے وہ اپنے کام سے بھی گیا
دیکھیے میم پہلی بات مطلب موبائل فون کس کے لیے ہے مطلب پہلے ہم یہ کس لیے رکھا ہے یہ پہلی پہلی بات مطلب یہ رابطے کرنے کے لیے رکھا ہے جی میں ہے نا میم تو مطلب آج کل آن لائن کلاسز بھی دی جا رہی ہیں تاکہ ان کی تعلیم مطلب اچھی ہو سکے تاکہ وہ اپنے نمبرات اچھے لائے اگزامس میں ہے نا میم امتحانوں میں پاس ہو جائے تاکہ ان ان کے جو والدین ہیں وہ مطلب خوشی خوشی مطلب جی ہے مطلب ہمارے بچے اچھا کام کر رہی ہے مطلب
اچھی تعلیم دینے کے لیے ہی ماں باپ اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہیں کیونکہ آج کل جو بھی پڑھائیا ہوتی ہیں سب موبائل دوارا پورے سبجیکٹ وغیرہ جو بھی دیتے ہیں اسے موبائل دورہ ہی دیا جاتے ہیں
جی میم میں آپ کی بات سے سہمت ہوں تو
جی
کیا ہے کہ مطلب آپ کو پتہ ہی ہے جو چھوٹے بچے ہیں مطلب جیسے آن لائن کلاسز دی تھی ٹو تھاؤزینڈ ایٹین میں تو گھر والوں نے چھوٹی بچوں کو فون لا کے دیا تو کیا ہوا کہ مطب مطلب جب آن لائن کلاسز ختم ہوئے پھر تو آف لائن کلاسز شروع ہوئے اسکولس کھلے تو
جی
جب یہ کووڈ وغیرہ تھا ہے نا میم تو کیا ہوا کہ مطلب آن لائن کلاس جب ختم ہوئی بچوں نے کیا کیا فون کے ساتھ مطلب بچوں نے غلط استعمال کیسے کیا فون کو مطلب جیسے کہ گیمس کھیلنے لگے مطلب دنوں رات تو اس کی وجہ سے کیا ہوا جی میم تو اس کی وجہ سے کیا ہوا مطلب مطلب ان کی آنکھیں خراب ہو گی ان کی طبیعت پہ اثر پڑا مین مطلب اصل ریزن کیا ہوا تو ان کی پڑھائی پہ مطلب
اثر آیا ہاں یہ جس میں جس میں زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ اس میں فوکس نہ کر کے یہ فالتو چیزیں میں فوکس کر‌ لیا اگر پڑھائی موبائل کو پڑھائی میں اگر لگاتے تو بہت اچھی چیز تھی لیکن وہ کوئی بھی ایسے کہ موبائل کو پڑھائی میں بہت لوگ لگاتے ہیں اچھی چیزوں میں کمی ہی لگاتے ہیں بہت کم لوگ رہتے ہیں باقی زیادہ تر لوگ یہ رہتے ہیں
میم میں یہ مطلب جان سکتا ہوں آپ کی ایج کیا ہے ابھی
میری ایج ہے ٹوینٹی ٹو
ٹوینٹی ٹو
ہاں
جی میم اوکے تو مطلب آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کے والدین سے سب جب آپ دس سال کے تھے تو یا نو سال کی تھی آپ کے والدین صاحب اور آپ کی جو ماں تھی تو آپ کی بھائی بہن بھی ہوں گی ماشاء اللہ تو جیسے کہ آ جب کھانے کا ٹائم ہوتا تھا سب ایک ہی ٹی وی دیکھ رہے تھے ڈراما دیکھتے تھے تو نیوز دیکھتے تھے ساتھ میں ہے نا میم تو کیا ہوا کہ مطلب جب سے فون آئے ہر کسی مطلب فیملی ممبر کے پاس فون ہوتا ہے اور اپنے اپنے رومس میں لگے رہتے ہیں تو ہماری جو ماں ہوتی ہے
پہلے موبائل جب نہیں تھے تو جتنے بھی گھر کے رہتے رہے ماں باپ بھائی بہن سب ایک ساتھ دستار خان میں بیٹھ کے کھانا کھاتے رہے آج کے ڈیٹ میں موبائل کھانے کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں موبائل بھی ہوتے ہیں
جی میم
کا دھیان کھانے پہ زیادہ موبائل پہ رہتا ہے
کھانا مطلب کھانا نہیں ہوتا ہے مطلب مطلب وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے جی میں تو مسئلہ ہے کہ یہ مطلب ہم دن بھر ریلز دیکھتے رہتے ہے مطلب دیکھو آپ کو میم پتہ یہ مطلب انسٹاگرام فیس بک کہ کیسی ایپ ہے تو مطلب جو اس کا اصل فائدہ اٹھا رہی ہے وہ مطلب پیسہ کما رہے ہیں جو کنٹینٹ کریٹرس ہوتے ہے نا میم تو کیا ہے کہ ہمیں ہمیں ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگ مطلب ہم دن بھر ریلس دیکھتے رہتے تو ان کے ریلس پہ لائک کرتے وہ کیا کرتے وہ اپنے پیسے کماتے ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے ہے نا میم ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے ہم اپنا وقت ضائع کرتے
وقت ضائع کرتے ہیں جو وقت ہم کو اس ضرورت کام میں لگانا چاہیے وہ وقت تو کسی اور چیز میں ہم فالتو چیزوں میں لگا رہے ہیں
آپ کو پتہ ہے مطلب آج کل کے بچے جو ہے مطلب میں بھی اپنی بات کرتا ہوں مطلب سب کی بات کرتا ہوں مطلب ہم دن رات فون چلاتے شام کو مطلب دو بجے سوتے موویز دیکھتے رہتے ہے نا میم تو جب ہم صبح اٹھتے ہیں صبح بھی ہم فون کو ہاتھ لگاتے اور ریلز سکرال کرتے ہیں
ہاں سب سے پہلے تو یہ بات آپ صحیح بولے آپ کی بات سے سہمت ہے ہم‌ بھی پھر سب سے پہلے انسان اٹھتا ہے تو موبائل ہی دیکھتا ہے اور سوتا بھی ہے تو موبائل ہی دیکھتا ہے
تو اب مسئلہ کیا ہے کہ مطلب جب ہمارے گھر والے اب کچھ کام ہوتا ہی یہ تو گھر میں تو کیا بولتے ہیں کام کرو بیٹا مطلب آپ کو یہی کام ہے ہم کیا بولتے ہیں باپ تو جی میم پہلے میری بات سنیے تو کیا ہوتا ہے کہ مطلب ہمارے گھر والے ہمیں بولتے ہیں یہ کام کرو ہم کیا کام کر سکتے ہیں مطلب ہم جب ایک دو بجے تک کو مطلب موبائل پہ موویز دیکھتے رہتے ہیں گیمس کھیلتے رہتے ہیں تو ہماری جو انرجی ہوتی ہے نا صبح جو یہ سر ہوتا ہے مطلب ایسا فٹا فٹ تا ہے مطلب جیسے کہ ہمیں کوئی کا کام کا موڈ نہیں ہوتا ہے ہم ہمیں مطلب لیزنیس فیل ہوتا ہے تو آپ آپ میری باز سے سہمت ہے
جی بالکل سہمت ہے آپ کی بات سے
تو آپ نے بتایا تھا میں میں نے بہت ٹاپک میں نے بہت باتیں کی تو آپ اپنی باتیں آپ نے بولا تھا کچھ کھانے کے لیے
ہاں جی جی کھانے کے بارے میں بات کر رہے تھے یہ بولے تھے اپنی باڈی کے سب سے زیادہ کون سا کھانا اپنی باڈی کو فائدہ کرے گا سب سے زیادہ اپنی باڈی کو کھانا ہاری سبزیاں کریں گی لوکی بھنڈی ہری سبزیاں جو ہوتی ہے وہ طرف باڈی کو پروٹین دیتی ہیں
جی جی جی
تو جایا تھا اپنے بچوں کے بھی یہی دینا چاہیے آج آج کل کے بچے جو ہیں ہری سبزیوں سے بہت دور رہتے ہیں ان کو پسند ہی نہیں رہتا آج کل کے جو بچے ہیں ہری سبزی دور رہتا ان کو پسند نہیں رہتا جو کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کو زیادہ ہری سبزی انا چاہیے آنے والی جنریشن میں یہ جو بچے جب بڑے ہوں گے ان کو اسی سب سے پروٹین ملتی ہے اور تو وہی بولی تھی کہ جہدہ تر اپنے بچ ہری سبزیاں دیں اور خود بھی کھائیں کیونکہ جب ماں باپ کھائیں گے تو بچے بھی کھائیں گے جب ماں ہی باپ نہیں کھائیں گے وہ چیز تو بچے ہی وہی چیز سیکھیں گے
جی میم تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی مطلب میں آپ نے جو بھی بات کی میں اس بات سے سہمت ہوں تو مسئلہ کیا ہے کہ آج کل کل دیکھیے میم مطلب آج کل کے بچے زیادہ تر باہر ہی رہتے ہیں مطلب یہ گیارہ گیارہ بارہ بجے تو کیا ہوتا ہے مطلب آج کل آج کل کا جو یہ فاسٹ فوڈ ہوتا ہے موموز
جی جی بالکل یہی نقصان کا تھا کیونکہ یہ سب ساری چیزیں مدی کی چیز ہوتی ہیں اور لوگ پڑے کے ساتھ ج جی بولے چھوٹو تو چھوٹو بڑے بھی بہت زیادہ ہی پسند کرتے ہیں باہر کا کھانا اور گھر کا کھانا کی گھر کا کھانے میں ٹیسٹ ہی نہیں رہتا باہر کے کھانے کھاتے کھاتے ان کی باہر کی عادت لگ جاتی ہے
بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے تو مسئلہ یہ ہماری ماں باپ کا مطلب ان کا یہ ان کی یہ غلطی نہیں ہے دیکھے میم کیوں مطلب جب ہم باہر ہوتے ہیں تو ہم وہی سے کھاتے تو موموز کیا مطلب یہ گند گند چیزیں ہیں نا مب
ہاں کیونکہ میدے سے بنی ہوئی رہتی ہے نا باڈی کو فیکٹ کرتی ہے
جی میم تو ہماری ماں باپ نے کیا انہوں نے سبزی رکھی ہوتی ہے کھانے میں تو ہمارا تو پیٹ بھر چکا ہوتا ہے ہے نا میم باہر ہی تو ہم کیا کرتے ہیں ہم بولتے ہیں گھر والاروں کو نہیں ہم نہیں کھائیں گے آج ہمارا
ہاں ہاں وہ تو پھر آپ کو وہ کھانا بیسٹ جاتا ہوگا
ہے نا میم تو مسئلہ ہے کہ ہم ہی غلط ہے ہم ہی ڈیلی غلط کر رہے ہیں
ہم جب وہ چیز فالو کریں گے تو ہمارے آنے والی جنریشن بھی وہی چیز فالو کرے گی جب ہم ہی فالو نہ کریں گے تو آنے والی جنریشن بالکل فالو نہیں کرے گی وہ وہی سیکھے گی جو ہم کریں گے
جی بالکل اس کی وجہ سے ہماری جو آنے والی نسل ہے ان پہ بہت افیکٹ پڑے گا ہے نا میم
جی جی جی بالکل بالکل
جی میم تو اچھا اچھا کھانا کھانا چاہیے جیسے کہ آپ
اچھا کھانا کھانا چاہیے سادہ کھانا کھانا چاہیے ہری سبزیاں زیادہ تر کا استعمال ہری سبزیوں کا کرے اپیوگ جو اپنی باڈی کو صحت دے آنے والی بھی تھھی اور ابھی بھی تھی کیونکہ ہری سبزیاں کھانے سے بہت سی چیزیں پروٹین ملتی ہے اور یہ فٹ فوڈ باقی اس سے کچھ نہ ملے گا ہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں بہت سے مطلب کچھ لوگ موٹاپے موٹے ہو جاتے ہیں یہ ائلی چیز کھا کر بھی
جی میم میں آپ کی بات سے بہت سہمت ہوں مطلب کہ آپ نے مجھے اچھا گیان دیا مجھے اس سے سیکھ ملی تو میں یہ آگے پہنچاتا رہوں گا اپنی دوستوں کے ساتھ آپ باہر کا کھانا نہ کھائیں تو شکریہ اپنا خیال رکھے اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھے اوکے شکریہ میم اوکے خدا حافظ